وہ
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ
جی بالکل یہاں پہ سب خیریت سے ہیں آپ سناؤ آپ کے یہاں پہ سب کیس ہیں
جی الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو آج ہم کس ماوضوع پہ گفتگو کریں گے
جی آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی بالکل نہیں تو آج ہم اہمیت نیند پر بات کریں گے یہ ہر انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے
بالکل درست فرما رہے ہیں آپ کی اگر انسان اچھی اور پوری نیند نہ لینا تو ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ اس کا جسم اور ذہن دونوں متاثر ہو جاتے ہیں
جی ہاں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے روزانہ مکمل نیند لینا بے حد ضروری ہے
جی بالکل پر ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عام طور پر ایک انسان کو سات سے نو گھنٹے کی نیند تو لینی چاہئے
اور
جی آپ کو کیا لگتا ہے
جی ہاں عام طور پر ایک بالغ شخص کو سات سے نو گھنٹے کی نیند لینی چاہیے اگر کوئی کم سوتا ہے تو اسے تھکان سستی چڑچڑاپن اور توجہ میں کمی محسوس ہوتی ہے
جی بالکل درست فرما رہے آپ کہ جو طلبا ہوتی ہیں وہ رات بھر جگ کر پڑتی ہے جس سے ان کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے ہم ہم خود جی ہم خود رات بھر جک کے پڑھتے ہیں جب ہماری امتحان آتے ہیں تو ہماری
ہماری امی ہمیں ڈانگتے ہیں ایسے ہی کہ تم زیادہ جگ کر پڑهے گی پڑھوگی تو تمہاری یاد داشت کمزور ہو جائے گی ہاں ہاں اگر نیند ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ کو آرام دیتی ہے اور نئی معلومات کو یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے
جی جی بالکل تو ہم بھی اس بات کاخیال رکھتے ہیں یہ امتحان کے دنوں میں بھی پوری نیند لیں ہم کیونکہ بہت
بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے ہاں صرف پڑھنا ہی نہیں پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ آرام کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے
جی بالکل چلے یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم پڑھائی ا تعلیم کرتے تب لیٹ جگ رہے ہیں بٹ یہ جو آج کل لوگ موبائل اور لیپ ٹاپ ر رات تک استعمال کرتے ہیں اس سے بھی نیند نیند پر برا اثر پڑتا ہے
بالکل موبائل اور لیپ ٹاپ کی روشنی آنکھوں اور دماغ کو متا ثر کرتی ہے جس سے جلدی نیند نہیں آتی
جی بالکل اس لیے نا ہمیں کم سے کم سونے سے پہلے ایک گھنٹے پہلے موبائل کا استعمال بند کر دینا چاہیے تاکہ ہے نا ہمیں نیند جلدی آ جائے
اور اگر کوئی ہر روز ایک ہی وقت پر سوئے اور اٹھے تو اس کی نیند بہتر رہتی ہے
جی بالکل نہیں
جی ا دیکھیے شریر جو جسم ہوتا ہے اس کو بھی عادت ہو جاتی ہےنا
کہ انسان اگر ایک ہی سمے پہ سو رہا ہے ایک ہی سمے پہ اٹھ رہا ہے تو ان کو پتہ ان کو شریر کو عادت ہو جاتی ہے اس چیز
ہاں جی ہاں
جی بالکل
کچھ لوگ چھٹی کے دن بہت دیر تک سوتے ہیں سوتے رہتے ہیں کیا یہ اچھی عادت ہے
جی نہیں بہت زیادہ سونا بھی صحت کے لیے مفید نہیں مانا
مانا جاتا ہر چیز میں اعتدال ہوناچاہئے جی آپ نے صحیح فرمایا ہے سونے سے پہلے چائے کافی یا زیادہ بھاری کھانا نہیں کھانا چاہیے ہمیں
جی بالکل جیسے نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہ ہلکا رات میں نہ ہمیں ہ ہلکا کھانا کھانا چاہیے اور سکون والا ماحول اور صاف کمرے میں ہمیں اچھی نیند آ تی ہے
ہاں میں نے سنا ہے کہ اچھی نیند سے جسم کی مرمت بھی ہوتی ہے
جی بالکل ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جب نیند کے دوران ہے نہ جسم اپنی خراب جو خراب ہوتا ہے اس کو وہ واپس طاقت بحل کرتا ہے
جی بالکل نیند کے دوران جسم اپنے خراب خلیوں کی اصلاح کرتا ہے اور طاقت بحال کرتا ہے اور کیا نیند کا اثر ہمارے مزاج پر بھی پڑتا ہے
جی بالکل جو لوگ پوری نیند نہیں لیتے ہیں وہ زیادہ خوش مزاج پرسکون اور پر اعتماد ناد نہیں ہوتے ہے جو پوری نیند نہیں لیتے
اور جو کم سوتے ہیں انہیں غصہ جلدی آتا ہے اور کام میں دل نہیں لگتا
جی بالکل
شاید اسی لیے اچھی نیند اچھی زندگی کی بنیاد ہے
جی بالکل ہمیں روز جانا وقت کی پابندی کے ساتھ سونا چاہیے اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے
ہاں اور اس سے میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے نا جیسے روزانہ ہمیں وقت کی پابندی ساتھ سو رہے ہیں اٹھ رہے ہیں تو اس تو ہمارا مانسک طور طریقے سے اچھے رہتے ہیں اور شاریرک روپ سے تو خیر جسم تندرستی رہتی ہے اور اس سے صحت بہتر رہتی ہے اور پڑھائی میں دل لگتا ہے اور پورے دن تازگی محسوس ہوتی ہے
جی بالکل نہیں ہمیں پہلے دیکھیے جب ہمارے امتحان آتے تھے تو پہلے ہمیں لگتا تھا نا کہ ہم جتنا جگ کر پڑھیں گے جتنا جگ کر تعلیم حاصل کریں گے ہمیں اتنا یاد ہو جائے گا ہم اتنا یاد کر پائیں گے ہم اتنا امتحان میں اس کو اچھے سے
اس کو اچھے سے کر پائیں گے
پر جب ہم نے دیکھا اس کو تو ایسا نہیں ہوا الٹا ہم چیزوں کو بھول جاتا تےہیں وہاں پہ جا کے
ہاں اگر ایسے مان لو ہم نہیں ایسا ہوتا ہے دیکھو دو طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں ایک تو جب پورے دن رات ایک کر کے پڑھتی ہیں ایسے مان لو کوئی بارہ گھنٹے پڑ رہا ہے نیند پوری نہیں کر رہا ہے بارہ گھنٹے لگاتار پڑھتے پڑھے ہی جا رہا ہے
جی
تو ایسا ہوتا ہے وہ بارہ گھنٹے پڑھ رہا ہے اس کا اتنا وہ نہیں رہے گا جتنا جو آرام سے نیند پوری کر کے پڑتے ہیں نا ان کا وہ بھلے ہی چار پانچ گھنٹے پڑے اس اس کا پڑھنا اور اس کا پڑھنا برابر ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں نا دماغ ایک دم مضبوط طریقے سے کام کرتا ہے سونے کے بعد
جی بالکل ایسا ہوتا ہے نا کہ سونے کے بعد جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ زیادہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے
جی اور ایسا نہیں کہ ہمیں نیند کا بھی غلط وہ نہیں اٹھانا چاہیے نیند ایک صحیح طریقے سے سات آٹھ گھنٹے کی ہی لینی چاہیے بہت لوگ ہوتے ہیں کہ لگاتار سوتے ہی رہتے ہیں سوتے ہی رہتے ہیں پورے دن رات سوتے رہتے ہیں کھانا کایا سو گئے کھانا کایا سو گئے یہ بہتر نہیں رہتا ہے
جی بالکل درست فرما رہے ہیں آپ
نیند تو صرف رات کو سات آٹھ گھنٹے کی لینی چاہیے بس
جی بالکل نہیں دیکھیے ہمارے شریر کو کم سے کم سات آٹھ گھنٹے تو کہ اتنی نیند ہمیں چاہیے تاکہ جو ہمارے ا جو بولتے ہیں نا ہمارا ذہن شانت ہو جائے کو شانتی ملے گی نا
ہاں آپ ایک دن دیکھنا کہ آپ پوری رات جگنا پھر آپ صبح دیکھ نا آپ کا دماغ اور شریر بالکل کام کرنا چھوڑ جائے گا
بالکل تناؤ ہوتا ہے نا
ہاں اور آپ اتنا ہی سوک کہ آپ جتنا ہم صبح صبح تازگی ا محسوس کرتے ہیں اٹھ کے ساری دن کی بلائیں مطلب سارے دن کی
تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے
تھکاوٹ ہوتی ہے جو بھی سب کم ہو جاتا ہے
جی بالکل درست فرما رہے ہیں اپ کہ
ہے کہ ذہن ہمارا واپس ایک نئی تندرستی میں اٹھایا
جی جی بالکل
ہاں تو ویسے آج کل زیادہ ہی بچے بچے کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ دیر رات موبائل اور ان چیزوں میں نہیں سوتے ہیں تو ان سے ان کے دماغ پر غلط پربھؤ پڑتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے گڈھے بڑھ جاتے ہیں آنکھوں میں بہت سمسیا آتی ہیں
بالکل وہ اپنی آنکھیں خراب کر رہے ہیں نا موبائل میں مصروف ہو کے دیکھ دیکھ کے
ہاں تو اتنا نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بس اتنی ہی سات آٹھ گھنٹے کی نیند لین چاہیے وہ بھی رات کے سمے زیادہ ہی ضروری ہے دوپہر میں دوپہر میں نہیں سوئیں گے چلے گا
جی کیا آپ کو لگتا ہے دوپہر میں سونا صحیح ہے
مجھے نہیں لگتا دوپہر میں سونا صحیح ہے لیکن کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو ایسے نائٹ کے آفس کا ٹائم ہے تو کچھ لوگ نائٹ میں کام کرتے ہیں توپہر میں سوتے ہیں پر میرے حساب سے جو ہماری پرکرتی دوارا چیزیں بنی ہے کہ رات کو ہی سونے کا سمے بنا ہے تو ہمیں رات کو ہی سونا چاہیے میرے حساب سے تو اگر ہمارے پاس کوئی ضروری بےحد ا زیادہ ضروری کام نہیں ہے تو ہمیں سمے کے حساب سے ہی چلنا چاہیے
بالکل درست فرمایا آپ نے جی شکریہ آپ کا آج ہمیں آپ کافی معلومات حاصل ہوئی آپ کی آپ سے گفتگو کر کے کافی اچھا لگا آپسی گفتگو کر کے
جی ہاں میں بھی آپ کا کافی شکریہ
کا بھی شکریہ خدا حافظ
اللہ حافظ